اچھا السلام علیکم بہن کیسی ہوں آپ
ارے وعلیکم السلام بہن الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ سنائیے نا
میں بھی ٹھیک ہوں آج کل کیا معصوفیت چل رہی ہے
ارے بس بہن آج کل میں اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک کورس کر رہی ہوں تو اسی میں تھوڑی سی مصروف ہوں میں تو ٹائم ہی نہیں مل پا رہا مجھے ہ ہر وقت وہی کرتے رہتی ہوں
اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے ویسے کون سا کورس کر رہی ہے آپ ہمیں بھی بتائیے
میں نا ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا کورس کر رہی ہوں اور کمپیوٹر کورس ہے ایک وہ اسکل سیکھ رہی ہوں آج کے دور میں یہ سب بہت ضروری ہو گیا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے یہ سب ضروری ہو گیا ہے اس لیے میں سوچی کہ کر لیتی ہوں ویسے بھی ٹائم رہتا ہی ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے آج اگر انسان کو کے پاس ہنر نہ ہونا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لے ہر چیز سیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے
جی ہاں بہن صحیح کہہ رہی ہے آپ پہلے لوگوں صرف ڈگری کو اہمیت دیتے تھے مگر اب اسکلس بھی تو بہت اہمیت دیتی ہے نا ہر چیز بہت ضروری ہو گئی ہے آج کل کے زمانے میں ہر چیز سیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آگے نہیں بڑھ پاتا نا
صحیح کہا آپ نے میں بھی سوچ رہی ہوں کہ کوئی ہنر سیکھ لوں مگر سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں سے شروع کروں کیسے شروع کروں
دیکھیے سب سے پہلے تو اپنی دلچسپی سمجھیے کہ آپ کو کس چیز میں اچھا لگتا ہے کیا چیز کرنا اچھا لگتا ہے جس کام میں آپ کا دل لگے نا وہی سب سیکھنا تاکہ آپ کو اگر وہ کام کرنے میں تکلیف نہ جائے
صحیح کہا آپ نے مجھے سلائی کڑھائی بیوٹی پارلر پسند ہے اور گھر میں جو ڈیکوریشن کرتے نا ہاتھ کڑھائی والا وہ بھی مجھے کافی پسند ہے میں بھی وہی سوچ رہی ہوں کچھ نہ کچھ ابھی میں بھی کر لوں
ماشاء اللہ یہ دونوں تو بہت اچھے ہنر ہے آج کل ان کی تو بڑی ڈیمانڈ ہے آپ اسے اور اچھی طریقے سے کہ انہیں سیکھتی ہو اور پھر آگے چل کے تو بہت سارے آڈرس بھی لے سکتی ہو آج کل بہت ڈیمانڈ بھی ہے نا ان سب چیزوں کی
بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن عمر بھی تو ہو گئی نا اب کیا سیکھے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے پھر بھی کوشش تو پوری کروں گی
ایسا نہیں ہے ایسا مت سوچو بہن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کبھی انسان آخر سس تک سیکھ سکتا ہے نا پھر کچھ بھی ہو انسان کے اندر اگر ہمت ہو اور سو کام کرنے کا جذبہ ہوناا تو وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے
ایک بات بتاؤ آپ کو آپ کی باتیں سن کے نا مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور میرا حوصلہ صحیح میں بڑھ جاتا ہے ایک سکون سا ملتا ہے میرے دل کو آپ سے اگر میں بات کرتی ہوں تو
ہاں اور ہونا بھی تو چاہیے نا میں نے اپنی ایک رشتے دار کو دیکھا ہے انہوں نے چالیس سال کی عمر میں بھی کمپیوٹر سیکھا ہے اور اب گھر بیٹھے وہ ایک آن لائن کام کرتی ہے اتنا اچھا کما رہی ہے نا وہ تو مجھے ان کو دیکھ کر اور جذبہ آ گیا ہے کام کرنے کا
ارے واہ یہ تو بات بات بہت ہی اچھی ہے کہیں ان کو آپ نے تو آئیڈیا نہیں دیا بہن مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کو کہا ہوگا
جی ہاں بہن آج کل آن لائن پلیٹ فارم تو اتنے کھل گئے ہیں نا ان کی وجہ سے سیکھنا بھی تو آسان ہو گیا ہے اور ہمیں پرریرنا بھی ملتی ہے ہمیں کچھ سیکھنے کی اس کی وجہ سے ہم بہت اچھے سے کر بھی پاتے ہیں اور بہت سی عورتیں جو ہوتی ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے سوچتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں تو چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ کر سیکھ بھی جاتی ہے اور ان کے لیے اچھا ہوتا ہے نا پھر وہ
برابر ہے صحیح کہا آپ نے عورتوں پہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے وقت وقت پہ ہر کسی کو دیکھنا بھی ہوتا ہے تو کیسے گھر میں رہ کے کوئی کام بھی سیکھ لے تو گھر کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور خود کام بھی کر سکتے ہیں بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ
ہاں یہ بات تو تم نے صحی کہی مگر اگر انسان ارادہ مضبوط کر لےینا تو تھوڑا تھوڑا وقت نکال ہی سکتا ہے اپنی من پسند چیز کرنے کے لیے
بالکل صحیح فرمایا روز آدھا گھنٹہ بھی دیا جائے نا تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اب میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ کم سے کم ابھی خود کو تھوڑا سمے دیا جائے اور کچھ نیا سیکھا جائے
اور ہنر انسان کو تو خود مخدار بھی بنا دیتا ہے اور خود کے اندر اتنی ہمت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ پھر کچھ بھی کر سکتے ہے
خود مختاری ہر عورت کے لے بہت ضروری ہوتی ہے تبھی وہ کچھ نہ کچھ کر پائے گی نا
ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا بہن جب عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے نا تو اس کا ایک اعتماد بھی تو بہت بڑھ جاتا ہے
اور گھر والے بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو کافی اچھا لگتا ہے
ہاں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا میں نے بھی دیکھا ہے کہ جن عورتوں کے پاس کوئی ہنر وغیرہ ہوتا ہے نا وہ مشکلوں کے وقت میں بھی ہمت کبھی نہیں ہارتی ڈٹ کر کھڑی رہتی ہے اور ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا تی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم ہمارے پڑوس میں ایک آنٹی ہے نا ان کے ان کے فیملی میں کافی یہ ہے مشکلیں ہے تو وہ کیسے وہ ہر چیز ہینڈل کر لیتی ہے اور اپنے حساب سے کرتی ہے اور سب برابر کر کے رکھ دیتی ہے ویسے آپ نے کون سی کون سی چیزیں سیکھ لی ہیں اب تک
میں نے تو ایسے بیسک کمپیوٹر سیکھا ہے اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے ایک چیز ہوتی ہے وہ سیکھا ہے اور میں نے نا سب سے اچھی ایک چیز سیکھی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اور تھوڑی انگریزی بولنی بھی سیکھ گئی ہوں میں تو اتنا کانفیڈینس لگتا ہے نا کہ بہت اچھا لگتا ہے
ماشاء اللہ اتنا سب سیکھ لی ہو تم
ہاں شروع شروع میں تو بہت مشکل لگا تھا لیکن دھیرے دھیرے تو عادت ہو گئی تھی پھر اور دل بھی لگنے لگ گیا تھا اور پھر سوچا کہ یہ سیکھ لوں گی تو کانفیڈینس بھی آ جائے گا اندر اور ہمت بھی آ گئی تھی تھوڑی سی تو اور اچھا لگنے لگا تو اب بہت سیکھیک گئی ہوں میں بہت کچھ
شروع میں مشکلیں تو لگی ہوگی آپ کو کیا آن لائن سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے کیا مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے آن لائن سیکھنے میں لوگ لوگ کہتے ہیں کہ فراڈ بھی ہوتا ہے اس میں
دیکھو بہن اگر صحیح رہنمائی مل جائے نا تو آسان ہو جاتا ہے سب کچھ لیکن وہی ہے کہ غلط چیزوں میں نہ پڑتے ہوئے اگر سیدھا سیدھا راستہ اپنا ہے نا تو ہی سب کچھ آسان ہو سکتا ہے نہیں تو پتا چلا کہ غلط چیزوں میں چلے گئے اور پھر کچھ نہ کچھ برا ہی ہوگا نا
آج کل یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر بھی کافی چیزیں مفت میں سکھا سکھانے کو دکھتی ہے پر میں دھیان ہی نہیں دیتی ہوں پر ابھی میں ضرور دھیان دوں گی آپ نے بتایا نا مجھے آپ بھی آن لائن سیکھ رہی ہووں
جی ہاں بہن صحی کہہ رہی ہو تم مگر انسان کو محنت اور صبر بھی تو کرنا پڑتا ہے نا صرف آن لائن ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ساتھ میں محنت خود کی بھی ہونی چاہیے اور دماغ بھی لگانا بہت ضروری ہے نا اس کے لیے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم بنا محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے جب محنت کرو گے تبھی تمہیں اس کا پھل ملے گا نا بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں بالکل یہ صحی بات ہے لیکن اسکل ڈیولپمنٹ کا مطلب تو صرف نوکری پانا نہیں ہوتا بلکہ اپنی شخصیت کو بہتر بھی بنانا ہوتا ہے اتنا محنت لگتا ہے اور بہت دماغ بھی چلانا پڑتا ہے اس میں لیکن یہ بہت ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اپنے دماغ کا
بالکل صحیح کہا بہت خوبصورت بات کہی آپ نے فون آن لائن میں کچھ سیکھنا اور اپنا دماغ لگانا بہت بہت مشکل والی کام ہوتی ہے نہ تو کوئی کوئی تو صرف ریل اس کررول کرتے رہتا ہے
ہاں تم نے صحیح کہا اب جیسے کمپیوٹر کا جو آج کل زمانہ آ گیا ہے نا اور وہ سب تو سیکھتے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کمیونیکیشن جو اسکل ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے وہ کرنا بھی بہت ضروری ہو ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ میں ٹائم مینجمنٹ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹیم ورک کرنا ضروری ہوتا ہے تبھی تو ہم ساتھ میں مل کر کام کر سکتے ہیں نا اکیلے تو کتنا ہی کر لیں گے
جی ہاں یہ بھی انسان کی زندگی کا میں انسان کی زندگی میں ضرور کام آتا ہے ویسے آپ مجھے بھی سجیشن دو نا بہن کہ میں بھی اور کچھ کروں اس کے علاوہ پارلر اور کڑھائی کے علاوہ
یہ تو صحیح کہا تم نے میں تو بتاؤں گی ہی تمہیں کچھ نہ کچھ لیکن آج کل کمپنیاں بھی انہیں لوگوں کو پسند کرتی ہے جنہیں جن کے پاس نا اچھی اچھی اسکلس ہو تو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم پہلے ایک بہت اچھے سے کچھ جو تمہیں پسند ہے وہ چیزیں سیکھ لو اور پھر کسی کمپنی میں اچھے سے ٹرائی کرنا تو تمہیں بہت اچھی سی نوکری بھی مل سکتی ہے
برابر کہہ رہی ہو ت صرف کتابوں کی جانکاری کافی نہیں ہوتی بالکل صحیح نا پریکٹیکل ہنر بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم اور ٹریننگ بھی ساتھ میں بہت ضروری ہوتی ہے نا اب ہمارے محلے کی کچھ لڑکیاں ہیں جو میں نے انہیں بیسک کمپیوٹر سکھایا ہے تو ابھی وہ اتنے اچھے سے سیکھ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں ورک فرام ہوم بھی کرتے ہیں تو اس سے کیسے ہمت بڑھتی ہے اور لڑکی آگے بھی بڑھتی ہے آج کل
یہ تو بہت نیک کام کیا بہن ویس کتنی لڑکیوں کو سکھایا ہے آپ نے
ابھی تو میں نے پانچ دس لڑکیوں کو سکھایا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں تعلیم دے رہی ہوں پرورش کر رہی ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی اور اتنا اچھا سا پڑھ رہا ہے ان پہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کرنا
بہت اچھی بات ہے کبھی کبھی لوگ تو تانے بھی دیتے ہوں گے بتا نہیں سکتے ان کے دماغ میں کون سی چیز چل رہی ہے نا
ہاں صحی کہہ رہے ہو کہتے رہتے کہ اب اس عمر میں کیا سیکھتی رہتی ہو لوگوں کا تو کام ہی ہے بات کرنے کا پر ہمیں اپنا مقصد پر دھیان دینا ہے نہ ہمیں اپنا مقصد نہیں بھولنا ہے اگر ہم بھی ڈرتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے نا مجھے تو یقین ہے میں کچھ نہ کچھ آگے کر ہی لوں گی کورس ابھی شروع کیا ہے نیا والا تو مجھے پتا ہے کہ میں اچھے سے کر لوں گی مجھے خود پر بہت یقین ہے
بہت صحی بہن بہت اچھا کر رہی ہے آپ یہ تو میرا صرف فرض ہے کہ عورتوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ دوسروں کا سہارا بن رہی ہیں بہت اچھا کام بہت نیک کام کر رہی ہو آپ
ہاں ہاں بہن ضرور اب اپنا خیال رکھنا میں بھی چلتی ہوں اللہ حافظ
اللہ حافظ بن